السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کیا حال ہے
جی الحمد للہ بس آپ سناؤ
ہاں اللہ کا کرم سب ٹھیک ہے آپ کی دعائیں
جی کیا کر رہی تھھییں آپ
میں نا بیہ رہی تھی یہاں تھوڑا فار ہو کے وہ کام سے تھوڑا بیٹھی تھی
اچھا اچھا
جی
یار میں میں تو سو میں نا جم جوائن ک کے سوچ رہی ہووں
اچھا
جی
جانے کے لیے ج
جی جی جی اب دیکھو نا میں رہتیوں میرے سا ویٹ گین ہو گیا ہے اس وجہ سے
ہاں ہاں سیم پرابلم تو میرے ساتھ بھی ہے ویٹ بہت زیادہ گین ہو رہا ہے
اب دیکھو نا لوگ روز مرہ کی لائف میں لوگ جم جوائن نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے یوگا نہیں کرتے اپنی ڈیلی لائف میں بزی رہتے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی جی جی اور تھوڑا اپنے اوپر دھیان دیں گے نا وہ بہتر رہے گا اپنی زندگی اپنی فٹ رہنے انسان اتنا تو کر سکتا ہے اپنی باڈی کے لئے
جی بالکل اگر ہم اپنے لیے یہ وقت نہیں نکل نکال پائیں گے تو پھر کیسے چلے گا ہم فٹ نہیں رہیں گے ہم کوئی ورک نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ایسا سائز کرنات
ہوں ا میری میری فرینڈ ہے ایک وہ تو اتنا ہو سکے کوشش کرتی ہیں ٹائم ن نکالتی ہیں صبح وہ پارک جاتے ہیں اور وہاں ایکسرسائز وغیرہ کرتی ہیں اور مجھے بھی کہتی ہیں کہ تم بھی جی تم بھی ٹرائی کرو تم بھی کرو بٹ ی مھے ن ٹائم مل نہیں پاتا ت
او ہاں وہی چیز ہے مجھے ابھی ٹائم نہیں ملتا میرے ساتھ بھی یہی دقت آتی نا مجھے صبح اٹتے ہیں پت نہیں کیوں آج
جی ایک تو نیندد ات بڑا مسلہ
صحیح کہہ رہے ہیں بہت نیند بہت آتی ہے وہ بھی مارننگ کے ٹائم بہت زیادہ آتی ہے
ہاں جی اب میں جتنی کوشش کروں نا چلو میں الارم لگا لیا میں نے اتنی مجھے گری ہوتی نا میں سواتی ہوں لام بند کر کے بھی
ہاں وہی ہے سیم کنڈیشن ہے الارم تو تین چار سیٹ کرے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ اٹھ نہیں پاتی ہوں کیونکہ یہ د کر پت نہیں کیوں رات میں لیٹ سے سونا ہوتا ہے اس لیے بھی وہ پتی ہ یہ بھی ریزن ہ
جی اب ن کہ نماز پڑھ لو فجر کی نماز پڑھ لو تو جلدی اٹھ کر انسان پارک بھی چلے جائے یا پھر ایکسرسائز وغیرہ پر دھیان دے اب میری تو کبھی کبھی نماز بھی مس ہو جاتی ت
ہاں صبح اٹھ کر چہل کر نہیں کر لی تو اس سے بھی بہتر رہتا ہے صحت اچھی ہو جاتی ہے
جی
ورزش تو ہے ہی ہے فٹ رہنے کے لیے بہتر لیکن لیکن تھوڑا سا واک بھی بہت ضروری ہے
ہاں بہت بہت ضروری ہے دیکھو کھانے کے کے بعد ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں اور ہم لیٹ جاتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو بیلی فیٹ ہے نا وہ زیادہ بہت زیادہ دقت آتی اس چیز میں اب نے کھانا کھا کے واک کرنا بہت ضروری ہے
بہت پت ہے میرے باڈی تو ٹھیک ہے بٹ کیا ہے بیلی فیٹ تکلیف میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے یہ غلط ہے وہی تھوڑا آکورڈ بھی لگتا ہے کوئی بھی ڈریس پ نہیںیا
اب تو اتنی ساری سوھائیں ہو گئی ہیں اب دیکھو نا گرلس کے لیے جم الگ چیزیں ہیں گل ہاں جی اپ گرلس اپنی ج گرلس والی جم میں جا سک سکتی ہیں دقت ہو رہ
ہاں میں بھی سوچ رہی تھی دیکھیے میں ابھی جوائن کر لوں اور فٹ رہنا تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آپ تو جان رہے ہیں آ چل کتنی ساری بیماریاں لگ رہی ہیں ہے زیادہ فائٹ بڑھنے سے سے بھی لگ جاتی ہیں تو اس سے اچھا اپنے آپ کو فٹ رکھو
بہت زیادہ بہت زیادہ موٹ ٹی ایم اور بہت زیادہ ان کی مطلب اور ڈاکٹر نے بھی انیں منع کر رکھا ہے اتنی زیادہ ان کی مطلب آپریشن کو بھی کہہ دیا ہے ان کے کہ یہاں
اچھا
بالنی ہے تو اوپر اس چیز کا انوں نے شروع سے دی نا ان چیزوں پر اب ان کی ایج ہو گئی یہ فورٹی فورٹی فائیو ہے ان کی ایج جی اور انہوں نے شروع سے دھیان نہیں دیا دی اس چیز پر
جی تو ان سب چیزوں پر شروع سے ہی دھیان دینا چاہیے اہ کیا ہے نا وہ مسئلہ جاتا ہیں
ہاں جی اب اسٹارٹنگ ہے دیکھو ہماری ایک ایج ہوتی ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی انسان کے ایج ہوتے ہے اگر یہیں سے اسٹارٹ کرے نا ان ایکسرسائز کرنا یا سار کرنا مینٹین رہتا ہے مینٹین رہتی ہے لائف
بڈی پہ پہلے ہی مٹ ین ہو جاتی ہے ٹھیک رہتا ہے ورنہ تو پھر عجیب سی ہو جاتی تین
اور ایٹ لیسٹ وہ تم ایک چارٹ بنا کے دے دیتے ہیں ایک چیز ساری چیزیں لکھ کر دیتی ہیں کہ تمہیں یہ کھانا ہے یہ ساری چیزیںھانی ہے یہ چیز فالو کر کرنی ہے تو میں تو ایٹ لسٹ انسان کو بتاؤت ورنہ ہم تو بہت ساری چیزیں کھا لیتے ہیں جو ہمیں پت بھی نہیں کہ ہماری باڈی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے
جی جی ہاں یہ سب سے بڑی دقت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو صحیح ڈائٹ نہیں پت ہوتا اور وہ جوب اس کے اکارڈنگ ہم لوگ چل نہیں پاتے ہیں تو ہماری باڈی فٹ نہیں رہتی ہے
میں کیا کھاے ہیں زیاہ تر تو ہم آئلی چیزیں کا لیتے ہیں
آئلی چیزیں تو زیادہ ہی اچھی لگتی ہیںس
ہاں ہاں پکوڑے سموسے پراٹھے آئلی چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں
جی ہیلدی چیزیں تو ہم لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں ہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ ہیلدی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں جیسے فروٹس لینا چاہیے بریک فاسٹ میں پہلے ہی فروٹس لےنےینا چاہیے جو ہماراری صحت کے لیے فائدے مند اور کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچے تو نہیں کھاتے پر ہم لوگ تھوڑا سمجھدار تو ہم لو کھا سک ہیں کوشش کر سکتے ہیں
خوش کرتی ہوں جتنا ہو سکے صبح اٹھ کر گرم پانی پی
ہاں
وغیرہ میں چلو کھا لیتے
نیمبو پانی بھی پیا جاتا ہے
نیمبو پانی پی لو نیمبو پانی تو بہت زیاد فائد مند ہے فیٹ کے لیے
ہاں بٹ بٹ اس سے بلیف فٹ کام نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ہوں
آپ نے ٹرائی کیا ہے
میں نے ٹرائی نہیں کیا کوئی دگوں نے ٹائی کیا تو ان کا وینفائڈ کام ہو
اچھا میں نے سنا تھا اچھا میں نے سنا تھا میں نے فرینڈ سے سنا تھا میں نے جیرے کا پانی بھی بہت فائدے مند ہو
اچھا اچھا اس کو بوائل کر کے
ملٹ کر لو جیرے کے پانی کو اور پھر وہ گرم گرم صبح صبح خالی پیٹ میں پیو تو بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے
ہاں تو میں بھی ٹرائی کروں گی اس کو ہو سکتا تا کچھ
آپ اپنی ڈیلی لائف میں کیا کرتی ہیں جیسے آپ جم جوائن جم کرتی ہیں یا پھر ایکسرسائز وغیرہ یا پھر کیا ڈائٹ یوز کرتی ہیں
اس ٹائم پر تو میں کچھ کر نہیں پا رہی ہوں ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر پا رہی ہوں کیکہ اٹھنا ہی ریٹ سے ہوتا ہے اب ہم یہی من کرتا تاکہ اب چھٹی ہے تو میں تھوڑا ریسٹ کر لوں اس میں تھوڑا لیٹ سے اٹھنا ہوتا ہے واک بھی نہیں کر پا رہی ہوں بٹ میں نے سوچا ہے کہ میں کروں گی کچھ دن میں ایکسرسائز ضرور کروں گی بھلے میں جم نہ جاؤں ڈائٹ میں بھی وہیں وہ کچھ بھی پراٹھا کچھ بھی کان ج ہاں بٹ فروٹس کھاتی ہوں فروٹس مجھے پسند ہے تو میں فروٹس ل ت وہ جوس بھیل تو جی وہی انار و سب ساری چیزوں کا ہاں یہ بہتر رہے گا کہ ڈائٹ اپنی صحیح رکھیں گے تو اور راتھ میں رائس نہیں لینا چاہیے
ہاں رات میں رائس سے تو بہت ہاں رائس سے تو بہت زیادہ دقت ہے رات میں کیا دن میں بھی ہو تو تم ایٹ لیسٹ تھوڑا ہی رائس لو روٹی زیادہ فائدہے مند ہوتی ہے
روٹی آپ لے لیجے آپ دو کھائیے تین جتنا من ہو بٹ رائز کو اوائڈ کرنا
جی بٹ ہم ہم تو یہ ہے کہلو ہم رائس کے بنا ہمارا دن نہیں گزرتا
ہاں وہی چ ا ب دن تو دن میں تو کھا سکتے ہیں آپ تھوڑا سا لے سکتی ہیں مر اور رات میں آپ کو فلی اوائڈ کرنا ہے اس چیز سے جی جی تو جب تک ہم لوگ اپنے اوپر
یا نہیں یا نقصان
نہیں پنیر تو کھا سکتے ہیں اس میں پروٹین ہوتا ہے پنیر اچھا بھی لگتا ہے ہے نا مجھے تو بہت پسند ہے پنیر تو اس لیے میں تو کھاتی ہو ہاں شاہی پنیر کوئی بھی پا پنیر بنا دو مجھے سب پسند ہے
ہاں
جی وہ والا وہ جو گریوی والا ہوتا وہ بھی اچھا لگتا ہیں ہمم وہ سب جی جی ہاں امی کے ہاتھ
الگ ہی ہوتا ٹیسٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور مجھے تو آتی نہیں ہے چیزیں میں تو دیکھ لیتی ہوں یوٹ ٹیو وغیرہ
ہاں ہاں میں بھی دیکھتی ہوں پہلے نا مجھے بننا نہیں اتا تھا یہ پنیر بنانا نہیں آتا تھا پھر میں نے اس اس یوٹیوب پر سرچ کیا اور دیکھا پ بالکل ایزی وے میں بتا دیا
اب ہم باہر نہیں جا رہے کر رہی ہوں چھت پر کر رہی ہوں روح تو میں تو کوشش کرتی ہوں کہ یو ٹیوب پر دیکھ کیا ورک آؤٹ ہمیں کرنا چاہیے
جی یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے ٹرائی کر لیا
جی اور میر کو جتنا ہو سکے میں ایکسرسائز کر کیوں کوچھ یوگا ویرہ پر ہی دیکھ لو کہ مجھے بہت ساری چیزیں نہیں آتی اب انسان کس سے ہی پوچھے گا جی
ٹرینر سے ب مللنا پڑے گا پھر بات کرنی پڑے گی
ہاں اگر انسان جم جوائن کرے تو جم ٹرینر سے ملیں گے نا
ہمم صحیح ہے بالکل صحیح ہے آپ پر کیا ہے نا جم جانے کے لیے پھر بچوں کو کون دکھے گا گھر کی ذمہ داریاں ہے نا تو اس سے سے تو بہت مشکل ہوتا ہے باہر جانا اس سے بیٹر ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے مارننگ میں اپنے اپنے ہی روف پر ی آرام سے تو بیٹھے وہ بیٹر رہ گا جی
چلو انشاء اللہ میں کروں گی آپ بھی
میں بھی کروں گی آپ مجھے کوئی ویڈیو چ ہو
میں شیئر کروں گی آپ کو ان شاء اللہ جی ٹھیک ہے آپ کا بھی اور دھیان رکھنا اپنا اپنے فیملی کا ٹھیک ہے خیال رکھیں
بھی دھیان رکھے یہ اپنا اپنے بچوں کا اور سبھی لوگوں کا
فیز